ہ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور سنائیے کیسے ہو بس خیریت ہم بھی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے الحمد للہ آپ بتائیے ٹھیک ہو
ہاں جی ہم بھی ٹھیک ہے
اچھا ہم بھی بس بہتر اللہ کا شکر ہے ابھی جمعہ سے تھوڑا فارق ہوئے تھے تو میں تو بس آپ کو سوچ ہی رہی تھی رات کو فون کرنے کی پھر تھوڑا سا وقت نہیں ملا بن آ گئی تھی گھر پہ چھوٹی والی تو بس اس میں تھوڑا سا مش پروف ہوگئے گ تو سوچا چلو بپ فون کر لیتی ہو
یہ جب کوئی آ جاتا ہے تو نہیں ملتا سمے
ہاں مطلب وقت ایسے نکلتا ہے نا ہم تھوڑے سا مشروف ہو جاتے ہیں بہنوں میں کھو جاتے ہیں اور بہنوں کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں نا تو پھر دیکھو ان کے پاس بیٹھنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے ایک سکون والا پل ہوتا ہے
ہاں بھائی یہ بات تو ہے ہم بہن بہن کی تو باتیں ختم ہی نہیں ہوتی
ہاں بہنوں کو تو تم اکیلے چھوڑ دو اور کہہ دو کہ ہم جا رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی نہیں پھر تو بس بہنوں کی ایسے ویس ایسے ویسے مطلب جو پوری پورے وقت کی جو وقت کی جو ہم نے باتیں اکٹھی کری کی ہوں گی نا وہ ساری ایک ہی باری میں کرنا چاہیں گے ہم
ہاں صحی کرہ رہے بہنوں کا تو پیار ہی ہوتا
ہاں ماشاء اللہ اللہ تعالی ہم بہنوں کا پیار اور مطلب دنیا میں جتنی بھی بہنیں ہیں ایک دوسرے کا پیار بنایا رکھے اور ہمیں محبت رہے ان شاء اللہ
ہاں پت میری بھی چھوٹی بہن آ جاتی ہے تو جیسے میں کہ جاتے اپنی والد کے ہیں آپ تو اگر ہم کہتے ہیں نا ابھی آ رہے ہیں مارکیٹ آپ لٹوک چاہیے تو ہمارے سر کیا تھے ارے دس منٹ ہی بھائی جوتے اتارو آرام کرو یہ نہیں لوٹنے والی دو گھنٹے تو پہلے
ہاں حقیقت میں میری بہنیں آ جاتی ہیں مجھے ت خوشی ہوتی ہے قدرتی اتنی ا اچھی فیلگ آ ہے مےدر سے میں کہ ہ اللہ میری بہ نے میرے پاس ہے مطلب ان کے لیے نا خود بخود دل کرتا ہے یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو حالانکہ جب ان کی شادی ہوئی ہوتی نا تب وہ بات نہیں رہتی تب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو نے ایسے کیوں کرا ت نے یہ کیوں کرا ت نے میرے کپڑے کی پہنے ت نے میری جوتی کیوں لی لیکن شادی کے بع دل کرتا ہے یہ بھی دی تو یہ بھی دے دو
ہاں صحی کہہ رہے بالکل سحی کہہ رہے ایسے ہی لگ
ال تالا قدرتی ال تال دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے
صحیح کہ رہ ہے بالک کو ایسے ہی لگتا ہے کہ پتاہ نہیں میری چھوٹی بہن ہے اب پت ہے چھوٹی بہن کیسی ہوتی ہے چھوٹی ہو یا بڑی اگر ہم گھر میں کام کر رہے ہو تو نندے تو ایک بار وہ باہر جی اور چھوٹی بہن آتے ہی بیگ رکھ تو ترنت ک چنھا جائے گی
ہاں حقی کر میں ہو کی ک اس کا ر گی بائی ہماری بہن نے کبھی اتنا کام نہیں کیا جو وہ پورا گھر سنبال اس کو احساس ہوتا ہے ان چیزوں کا
تو وہی رہتا ہے کہ دیدی ابھی آئی تھی میری بن گیارہ جون اس کو دس جون کو تو میں کچن میں ور کر رہی تھی م نے پھوپی بچوں کی تو آ کی لگی بولی د تی چائےے پ میں بھیڑا ہو پہل کھانا بنو دیتی ہوں
ہاں ہاں دیکھو نا بائی بہنوں کی نہا بہنوں کو خود بہت فکر ہونے لگتی اس میں یہ مطلب اس اس میں ن یہ ضروری نہیں چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو بہن چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی اس سے بس فکر رہتی ہے
فکار ہوتی ہے
یہ میرے پاس مطلب جیسے چھوٹی والی بہنیں آ جاتی ہے تو پھر اس سے کہنے لگی ذرا اس نے جاب وغیرہ تھوڑی چینج کر دی تھی نا تو وہ بول رہی تھی کہ بہن میں تھوڑی سی اپنی تیاری کر رہی ہوں پیپر وغیرہ کی میں نے کیا چلو کر لو تو کہنے لگی بتاؤ ویسے پرائیویٹ جاب ٹھیک ہے گورنمنٹ دیکھو میں میرے حساب سے تو دیکھا جائے پرائیویٹ بھی بہتر ہے اور گورنمنٹ اپنی جگہ بہتر ہے ٹھیک ہے پرائیویٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کہ بھائی آپ کو تھوڑی سی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے لیکن وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنے کے آپشن ملتا ہے
ہاں جی
کی کہ آپ جتنا اپنے ہنر کو نک کہ آپ اتنا اونچے عہدے پہ جاؤ گے ٹھیک ہے اور گورنمنٹ میں کیا ہوتا آپ کی سک سیلری ہوتی ہے فکس ہو یہ ہوتی ہے اور آپ کو لائف ٹائم کے لیے آپ اولڈ ہو جاتے ہو تو آپ کو پینشن وغیرہ ملتے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے
یہ بات تو پ کا کہہ رہی ہو کہ پرائیویٹ میں ہم نئی چیز سیکھتے ہیں
جی جی ہر ایک دن ہمارا ایسا ہوتا ہے پرائیویٹ میں ہم کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں اچھا گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے ہم نے پیپر مکمل کر لیا ہم نے اپنا نمبر لیا ہے ہمیں جاب مل جائے تو پھر ہم نا بے فکر ہو جاتے ہیں ہمیں ہمارے اوپر یہ اسٹینپ لگ جاتا ہے کہ ہم گورنمنٹ ٹیچر یا گورنمنٹ ڈاکٹر یا گورنمنٹ وکیل بن چکے ہیں اب ہم آگے اتنی محنت نہیں کریں گے
گورنمنٹ پ استر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ دیک گورورنمنٹ میں بینک کی جاب ہے چھوٹی سی جاب ہوتی بینک کی ایک چیئر ہوتی ہے ہ جہ اسی پہ بیٹھنا ہے
ہاں جی
پرائیویٹ میں ہی ہوتا ہے کہ چھ مہینے بعد ایک سال بعد آپ کا آگ پرموشن ہوتا ہے تو اب بھی چ کیبن الگ ہو جاتا ہے پر گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہے گورنمنٹ میں تو آپ کی جو ہے وہ کئی سال تک وہئی رہے
جی جی یہ تو حقیق اور دیکھو پرائویٹ میں یہ ہوتا ہے ہر ایک دن کچھ نہ کچھ ہمیں نئے سیکھنے کو ترقی کرنے کا اور تنخواہ میں اضافہ ہونے کا موقع ملتا ہے
نہیں آپ سےی کہہ رہے ہو میں بھی آپ کی بات سے سہمت ہوں تو پررویٹ میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے
جی جی جی اور آج کل بہت سے یوا ہیں جو بہتر تنخواہ پانے کے لیے ترقی کرنے کے لیے زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر کو ہی کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے گورنمنٹ سیکٹر اب رہا نہیں ہے
کٹھنائی آتی ہے پر سیکھنے کو بہت ملتا ہے
ہاں کیونکہ اب سب کو پت ہے کہ بھائی ہم گورنمنٹ کی کب تک تیاری کر لیں گے ایک سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال لیکن ہمیں اپنی روزمرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ تو خرچہ چاہیے کچھ تو پیسہ چاہیے
ہاں
اندر ہنر بھی ہونا چاہیے اب ہم اگر گورنمنٹ پڑھائی کے چکر میں ہی اپنی عمر نکالتے رہیں گے کچھ ہنر نہیں لیں گے تو پھر تو ہم پرائیویٹ سیکٹر سے بھی گئے
ٹھیک ہے آپ فلی ہماری فیملی میں تو ہے ہمارے بھائی جان ہیں
جی اپنی یوگی تھا اپنی ضرورتوں کے حساب سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں جس چیز میں دے رہا ہے نا جو جو دے رہا ہے اس چیز کو قبول کرنا چاہیے اگر تم پرائیویٹ ن تو ہاں اسی میں آگ بڑو آپ کو پرائیویٹ ہے کوئی نہیں آپ پرائیویٹ کرو اس میں اچھے سے اچھا کام کرو اچھے سے اچھے چیزیں سیکھو تاکہ آپ کو آگے آگے جانے کا موقع مل سکے یہ میں سوچوں کہ نہیں پرائیویٹ ہے میں نہیں کروں گا میں تو گورنمنٹ ہی کروں گا پھر اس سے کیا ہوتا ہے ذہن اپنا خراب ہو جاتا ہے گورنمنٹ لگتی نہیں ہے دل پریشان ہونے لگتا ہے پھر وہی غلط غلط خیالاتتے ہیں
ہاں نہیں آپ ٹھیک سے رہ پاتے ہیں اور آپ کے اندر یہ رہتا ہے میں یہ کرتا نہیں جو کر رہے اس میں آپ د پاتے ہو سمے نہیں آ گئے ویسے جو ہے اسی میں من لگا کرو تو اسی میں آپ کو ہ خدا بہت رحمت دیتا ہے
ہاں اب آج کے ٹائم میں دیکھو کیا ہے زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی آج کی جنریشن کو کہ محنت اور ایمانداری سب سے زیادہ ضروری چاہے میں ایک چائے کی دکان کیوں نہ لگاؤں لیکن میں اگر محنت کر رہاؤں نا تو میں اپنےور نے دن کا خرچہ آسانی سے نکال سکتا ہوں
آرام سے نکال سکتے ہیں
کہ نوکری نہیں کرنی کسی کے حاجی ناجی نہیں کرنی کسی کی چھٹی کی ٹینشن نہیں ہے تو آج کل بے فکر ہو گیا انسان کو پتا ہے کہ بائی میں کچھ بھی کر لوں میں ایک ٹھیلا بھی لگ الوں گا میں اس میں اپنے روز کا خرچہ نکال لوں گا تو انسان کے اندر یہ ہونا چاہیے
صحیح کہہ رہو اور آپ جب دیکھو اس چیز سے آپ باہر جا کے دیکھو اتنے بریانی والے پاؤ باجی والے اپنا بزنس کر رہے اور خوب ترقی ہے
ہاں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ دیکھو ہم جاب بھی کب تک کر سکتے ہیں ایک عمر ہو جاتی ہے نا پھر ایک عمر ہونے کے بعد نا جاب سے بھی جو باس ہوتا ہے وہ نکال دیتا ہے کیونک اس کو چاہیے یگ بندہ اب وہ اولڈ ایج کو رکھ کے کیا کرے گا
سح کا رہ
ہمارے پاس ہمارا ہنر ہے ہمارے پاس ہمارا کاروبار ہے چاہے چھوٹا سا کیوں نہیںیا لیکن ہم اس کے خود مالک ہے ہمیں پت ہے ہماری عمر ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے وہ زندگی بھر چلے نا تا عمر ہم اس کے بھروسے پہ اپنا پیٹ پال سکتے ہیں
اور یہ نہیں کہ ہم اپنے بزنس کو جیسا چاہیں ایسا
ہاں ہاں ہاں اگر دیکو چھوٹے روپہ کر چاہو تو اسے چھوٹے روپ پہ کر سکتے ہو آپ چاہتے ہو اسے بڑے لیول پہ لے جانا ہو تو اسے بڑے لیول پہ لے ج سکتے ہو لیکن سب کچھ آپ کے ہی ہاتھ میں ہے آپ محنت کرو گے تبھی ہوگا
ارے میں نے اپنے بھائی جان کو کہا تھا ویسے ہی تھے پریوار میں تھے میں نے کہا بھائی ج جوب جب کی گورنمنٹ جاب کییاری کر تھک گئے تو م بھائی ایک کام کرو تو میرے کہنے پ بریانی کٹل میں گانالو
ہاں کتنی اچھی بات تو دیکو یہ بھی تو کوئی شرم والی بات تھوڑی یہ تو یہ بھی ایک ہنر ہوتا ہے انسان کے اندر
دیکھو بریانی اتنی اچھی بناتے تھے ویسے جیسے آئے تھک کے بنا لی تو میں نے اس کا کرو انہوں نے صرف پانچ کلو چاول لا کے بریانی بنانی چتی سب ان کے پہلے دن تک تھوڑی ہوی دوسرے جب وہ ان کی فیمس ہوگی انہوں نے پانچ روپئے کمی تھ پلیٹ رکھی تھی آج وہ آپ ا کی نک کرو کہ تین ٹھیلے ہیں ان کے
ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے دیکھو اللہ تعالی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور جس کا اللہ تعالی ہاتھ پکڑ لیتا نا روزی میں اس کی روزی میں ہمیشہ برکت
اور ڈے کے پر ڈے کے تین چ چار ہزار روپ بستے ہیں انیں پر ڈے کے
اب اب ان سے یہ پوچھا گائے اگر آپ گورنمنٹ نوکری میں ہوتے تو کیا آپ کو اتنا منافع ہوتا یا آ اپنی فیملی کو وقت د پاتے یا خود کے لیے وقت نکال پاتے نہیں لیکن اب اپنا کام ہے جیسا بھی ہے چھوٹا بڑا جیسا بھی لیکن آپ گھر میں بھی ہو
گھر میں بھی ہو فیملی کے ساتھ ہے اور دوسرے آپ آرام سے سوتے ہیں بھاب بھی بنا دیتے وہ بریانی تیار کر دیتی ہے پتیلا اٹھا کے بس تیلی میں رکھتی ہے جی مندی وندی آ رہتی ہے نا آپ بھی رہتی ہے اس رورت نہیں ہوتی بریانی کو گرم کوئی نہیں کھاتا ہاں اور پت دس ایسے جاتے ہیں آٹھ بجے یا دس بجے گیارہ بجے واپس
ہاں دیکھو نہا دیکھو ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے
اور شام کو چھ بجے جاتے ہیں اور رات کو آٹھ ساڑھے آٹھ نو بجے تک واپس آ جاتے ہیں
ہاں ہاں صحیح بول رہے ہیں ماشاء اللہ سے دیکھو جی بس اللہ تعالی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کے کاروبار میں ب برک ان کی نیت صاف ہو گئی ہے نا دیکھو کچھ نا نیت کا بھی فرق ہوتا اگر آ اپنی نیتحیح رو گے ا اللہ تعی خود بخود روزے ا پ کو دے گا ا کو جانے کی ضورت نہیں پڑ گی پھر
شروع شرو میں تو نا عجیب سا لگا میں نہیں کروں گا ایسا ہے کوئی کیا کیا میں کی کہنے والے کیا گھر میں راشن لا کے دیں گے
کو نہیں جے کسی کو بھی جی اوپر والے ہی اوپر والے کھلانے والا ہے وہ ہی بعد میں لینے والا ہے جو کرتا ہے بس اوپر والا ہی کرتا
آ چوںکا خود کا فلیٹ ہے دلی میں اپنا ایسے لیا تھا پر آج اس کا ریٹ اچھا ہے میں کہ دیکھو آپ کیا ٹو روم کا فلیٹ ہے پر
ہاں بس میرے کو تو ایک بات سے یہ ہی سمجھ میں آئی ہے دیکھ چاہے جاب پرائیویٹ ہو چاہے گورنمنٹ ہو ہمیں جو جس ٹائم پہ مل رہا ہے نا ہمیں وہ کر لینا چاہے ہمیں اپنا اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور وقت رہتے وقت کی قدر کرنی چاہیے اور ہنر جیاد سے زیادہ سیکھنا چاہیے
ہوں
جی ماشاء اللہ سے آپ سے بات کرتے ہو وقت نہیں پتہ چلا اور وقت ایسی گزر گیا بہت اچھا لگا آپ سے اس موضوع میں بات کر کے پھر ہاں پھر بات کریں گے اس بارے میں ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ